الل علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے بھائی
بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا ہم ٹھیک ہے آپ بتائیں بھائی جان آپ ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی بڑھیا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا الحمد للہ ہم سبھی ٹھیک ہے خیر آف سے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں بائی جانس ابھی ٹھیک ہے تو آپ نے کھانا کھایا
نہیں جناب ابھی کھایا نہیں ابھی فری بیٹھے تھے تو سوچا پہلے کسی سے بات بات کریں کچھ تو پھر
ہاں بھائی جان میں بھی بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا کسی سے بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لی جائے جتنی میرے پاس ہوگی ان تک پہنچاؤں جتنی ان تک ہوگی میرے پاس پہنچائے ہے نا تو ایسے بیٹھنے بےیکار بہنے بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے ہم کسی پہ بات ہی کرنے تو میں آج کل کو دیکھ کے آپ کو پتا ہے مطلب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسمارٹ فونس کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے مطلب کہ کتنے سارے پلیٹ فارمس آج کل زیادہ تر آن لائن ہی شاپنگ ہو رہی ہے نا
جی جی
تو آف لائن تو ہوتی ہی ہوتی تھی میں اب اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس میں کیا کس کے کیا فائدے ہے کس میں کیا نقصانات ہے ہے نا
جی جی
تو بائی جان اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج کے دور میں شاپنگ ہماری روز کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہر انسان کو کپڑے جوتےے مطلب کہ جووتے موبائل کتابیں یا گھر کی ضرورت گس سامان خریدنا ہوتا ہے آج کل شاپنگ کرنے کے دو مشہور طریقے ہیں پہلا آن لائن شاپنگ اور دوسرا آف لائن شاپنگ دونوں کی اپنے فواہد ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ تو آن لائن شاپنگ کا مطلب ہے کہ ہم موبائل یا کمپیوٹر کی مدد سے انٹرنیٹ پر سامان دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور گھر بیٹھے آڈر کر دیتے ہیں کچھ دن بعد وہ سامنے وہ سامان ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے ہے نا
جی جی بھ سر
تو آپ بھی کچھ کہیے اسی پہ پھر میں بھی تھوڑا سا کہوں گا
جی جی تو جیسے اپنے آپ کو پتہ ہی ہے ہاں جی بالکل آپ نے ایک اچھا موز ایک اچھا ٹاپک مطلب بات آپ نے شروع کی تو میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں آج کل انسان کا مطلب جو ٹیکنالوجی انسان کی زندگی میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں انسان اگر گھر پہ ہی کچھ چاہے مطلب کچھ چیز منگائے تو وہ بنا بازار میں جائے بنا دقت کے مطلب گھر پہ پہ سب کچھ بڑھا سکتا ہے آج کل اگر ہم دیکیںے کپڑے جوتے مطلب مطلب سب کچھ آن لائن مطلب ٹی وی فریج اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمیں بازر جانے کے لیے ٹائم نہ ہو تو ہم اسے آن لائن ہی منگا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں تو عام بات ہے آج کل اگر آپ دیکھیں انسان مطلب اتنا تارا ماڈرن ہو گیا ہے کہ اگر انسان کو کھانے کی چیز بھی مطلب لانی ہو تو وہ اس کے لیے بھی مطلب آن لائن سے مطلب توب وہ خرید سکتا ہے اس کے بہت ہی مطلب سارے فائدے بھی ہیں مطلب اس کے نقصانات ہیں
ہاں بھائی جان تو میرے من میں ایک اور فائدہ ہے پھر ہم اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں نا بھائی جان
جی جی
تو آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بازار ہمیں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس سے وقت اور محنت دونوں بچ جاتے ہیں ہم کسی بھی وقت دن ہو یا رات شاپنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت زیادہ چیزیں ملتی ہے اور اکثر اچھی ڈسکاؤنٹ اور آفر بھی ہوتی ہے تو ہم الگ الگ چیزوں کی قیمت اور کوالٹی کے آ کو آسانی سے مطلب کہ دیکھ سکتے ہیں ہے نا
جی بھائی جمریشا
تو لیکن آن لائن شاپنگ کے کچھ نقصانات بھی ہیں کبھی کبھی تصویر میں جو چیز نظر آتی ہے اصل میں ویسی نہیں ہوتی کبھی سائز غلط ہوتا ہے کبھی رنگ مختلف ہوتا ہے اور کبھی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ مطلب کہ دھوکا بھی ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ مہ بھروسی مند ویب سائٹ یا ایپ سے شاپنگ کرنی چاہیے ہے نا
جی زبھائی ج میں کچھ کر رہا ہوں
ہاں بھائی جان فرمائیے
تو آپ نے جیسے صحیح فرمایا کہ آن لائن شاپنگ کی مطلب بہت ہی فائدے بھی ہیں اور اس کے مطلب نقصانات تو اگر ہم دیکھیں اور مطلب اگر ہم آف لائن اور آن لائن شاپنگ کو مطلب آپس میں مطلب کمپئر کرریے تو ان کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اگر ہم آن لائن کی بات کر ے تو گھر بیٹھے ہم ناا مطلب بازار جائ شاپنگ کر سکتے ہیں ہمیں وقت کا بئی مت ہمیں وقت بھی بچ جاتا ہے اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے بازار جانے کے لیے تو وقت بھی ہمیں بچ جاتا ہے اور جو مطلب ہمیں ٹراول کرنے کے لیے جو خرچہ کرایہ مطلب لگتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے
ہاں بھائی جان
اگر ہم دیکھیں آن لائن پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمیں ایک چیز ڈھونڈھنا ہوتا ہے تو اس کہ مطلب وہاں پہ ایک کھانے ایک ہی چیز نہیں ملتی ہے وہ دیکھنے کو وہاں پہ اسی کیٹیگری میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں مطلب ہمارے پاس بہت ہی اچھی چوائسیز ہوتی ہیں
ہاں بھائی ج
پرائسیز مطلب اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمیں قیمت دیکھنی ہے تو وہاں پہ کمپائز مطلب کمپیئر کرنا مطلب آسان ہو جاتا ہے ڈسکاؤنٹس بھی ہمیں اگر ہم دیکھیے اگر آف لائن کی بات کریں تو اگر ہمیں ہزار کی چیز ملیے تو آن لائن اگر ہم دیکھیں تو وہ آٹھ سو سات سو میں پڑ جاتی ہے تو وہاں پہ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتی ہے اور بنا مطلب ہمیں بازار جائے بنا وہاں دکان پہ پہنچے وہ ہمارے گھر پہ پہنچاتی ہیں ہے نا
ہاں بھائی جان تو اب ہم نے آن لائن کی بات اچھیے سے کر لی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آف لائن شاپنگ کی بھی بات کرنی چاہے تو آف لائن شاپنگ کا مطلب ہے کیا ہم خود بازار یا دکان پر جا کر سامان دیکھتے ہیں اور وہیں سے خرید د تو جب ہم وہی سے خریدتے ہیں تو اس طرح میں میں ہم چیز کو ہاتھ سے دیکھ سکتے ہیں کوالٹی چیک کر سکتے ہیں اور اگر کپڑا ہے تو ان کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آف لائن شاپ نگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم فورن سامان م مطلب کہ مل جاتا ہے تو کسی ڈیلیوری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اگر کوئی مسئلہ ہو تو دکاندار سے اس کی وقت بات بھی کی جا اسی وقت بھی بات کی جا سکتی ہے بہت سےی لوگوں کو باز جا کر شاپنگ کرنا پسند ہوتا ہے کیونکہ مطلب کہ اس سے انہیں نئی چیزیں دیکھنے اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو لیکن آف لائن شاپنگ کے بھی کچھ نقصانات ہیں بازار جانے میں وقت لگتا ہے کبھی ٹرافک ہوتا ہے کبھی بہت مطلب کی بھیڑ ہوتی ہے ہر دکان پر جا کر قیمت دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے تو کبھی کبھی بازار میں چیزیں آن لائن سے مہنگی بھی ہوتی ہے ہے نا
جی جی تو آپ نے صحیح فرمایا کہ آ آن لائن شاپنگ کے مطلب بہت ہی سارے فائدے ہیں جیسے اپنے کچھ فائدے مطلب آئڈ تو میں کچھ فائلے بتاتا ہوں ہم مطلب اگر ہم دیکھیں ہاں اگر ہم آن لائن چ مطلب آف لائن دکان پ شاپنگ کرتے ہیں تو ہم تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہمیں ہمیں چیز لانی ہوتی ہے اس اس کو ہم چھو سکتے ہیں اس کو ہم ہاتھ میں لے سکتے ہیں نا جی تو آ آن لائن میں ہم یہ چیزیں مطلب نہیں کر سکتے وہاں پہ جیسا چیز دکھتا ہے ویسا ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر ہم ک کپڑے لانے ہوتے ہیں شوز لانے ہوتے ہیں تو ہم انہیں مطلب ٹرائی بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے اوپر کیسے لگتے ہیں تو ہے نا جی شاپ کی پر اگر دکاندار سے مطلب ہم کچھ لے رہے ہیں تو اس سے ہم اچھے سے مطلب بات کر سکتے ہیں مطلب اس سے ایڈوائس ل سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے گارنٹی بھی مطلب لے سکتے ہیں اور اس سے ہم مطلب بارگینگ بھی کر سکتے ہیں آن لائن میں اگر ہم دیکھے تو وہاں فکسڈ ریٹ ہوتا ہے وہ فکسڈ مطلب رہتا ہے اور یہیا مطلب ہم نے اگر ایکسچینج اگر ہمیں کسی ب مطلب چیز لا کے گھر پہ
ج
ہمیں وہ چیز پسند نہ آئے وہ اچھا نہ ہو تو ہم ایزیلی مطلب اس کو چیز کر سکتے ہیں ہے نا جی
آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اگر اگر اب ہم ان دونوں طریقوں کو مقابلہ کر کے تو دونوں اپنی جگہ بہتر ہیں اگر کسی کے پاس وقت کم ہو اور وہ گھر بیٹھے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن شاپنگ اچھا مطلب کہ انتخاب ہے لیکن اگر کوئی چیز دیکھ کر اور چیک کر لینا چاہتا ہو تو آف لائن شاپنگ زیادہ بہتر ہوتییا ہے ہمیں شاپنگ کرتے وقت صرف مطلہ قیمت نہیں بلکہ کوالٹی پر بھی توجہ دینی چاہیے ہمیشہ ضرورت کے مطابق شاپنگ کرے اور فضول خرچی سے بچے آن لائن ہو یا آف لائن ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے آن میں میگ یہی کہنا چاہوں گا کہ آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں ہمیں اپنی ضرورت وقت اور بجٹ کا مطلب کہ مطابق صحیح طریقہ چننا چاہیے مطلب کہ عقل مند انسان وہی ہے جو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ہی اچھی باتیں کی
آپ نے صحیح فرمایا جی تو جناب یہ مطلب اگر کسی کو کچھ لانا ہے تو وہ اسی مطلب ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی کو اگر مطلب اچھے سے مطلب آسانی سے اور ڈسک اسکاؤنٹ اس چاہیے تو وہ آن لائن شاپنگ پر مطلب بہتر ہے اس کے لیے ہے نا جی تو اگر کسی کو مطلب پروڈکٹ چیک کرنا ہے اس کی کوالٹی دیکھنی ہے یا مطلب اسے ترنت چاہیے مطلب اسے ابھی شام کو کہیں جانا ہے تو ابھی اسے کچھ لانا ہے تو اس کے لیے مطلب آف لائن شاپنگ سب سے بہتر ہے نا جی
ہاں بائی جان
تو یہ انسان کے مطلب خود کی مطلب نتیجے پر مطلب خود کے ضرورت پہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے تو آخر میں یہی مطلب میں بتا بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو آن لائن اور آف لائن شاپ گ اس کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں کسی کو اگر یہ آفر جو میں بتا رہا تھا تو وہ آن لائن لے لے اگر کچھ اچھی مطلب اس کو کوالٹی چاہیے یا ترنت چاہیں تو وہ مطلب آف لائن مطلب شاپنگ بھی مطلب جا سکتا ہے نا جی
ہاں بھائی جان تو ہمب دونوں نے مل کر بہت ہی اچھی باتیں کی تو ہمیں چاہے کہ دوسروں تک بھی پہنچائے اپنی باتوں کو تو اسکولز میں زیادہ تر چھوٹے بچے کر رہے ہیں اور سوسائٹیز میں ہماری جو مائ بہنیں ہوتی ہے لائک خاتونیں ہوتی ہے ان کو بتائے تاکہ وہی آن لائن زیادہ شاپنگ کرتی ہے وہ شوق ہوتی آن ل شنگ کی تو ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ بتانا چاہے تاکہ وہ بھی اویئر رہ سکے مطلب کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ فراڈ ویب سائٹز بھی ہوتی ہے ان سے بچے رہے ہے نا
جی بھائی جان تو بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا امید ہے آگے بھی آپ سے بات ہو ان یہ خودا حا بھیمار
اللہ حافظ